ہاں بولا نا
تمہاری کال تو مجھے لگ میں تم کو لگا رہی تو لگ جا رہی ہے
پتا نہیں آج یہ کیوں نہیں لگ رہا کیا ہوگیا
ریفریش کرنا ایک بار اچھے صحیح سے
پھر بھی اور ریفریش ہی نہیں ہو رہا ہے وہیں رک جا رہا ہے جا کے
کیوں کسو کیوں ایسا ہو رہا مسکان تمہارا
معلوم نہیں اور وہ بھی بول رہے سب کا پیسہ ایا تمہارا ایا میں بولی نہیں میرا پیسہ نہیں ایا بولتے اج کا بھی جس کا کرے تو بھی ایا اس کا بل میرا نہیں ایا تھا
اور یہ انا چاہیے ائے گا ائے گا
سب کچھ کہ اور آئے گا بھی تو کیا اس میں میرے کو سمجھ ہی نہیں ا رہا ہے وہ پیسا ائے گا تو پھر بعد میں اگر اپن خرچہ کر دییے وہ پیسے کو تو پھر سامنے والے کو کتنا دینے کا بہت کنفیوسن ہے
نارمل کال پہ بات کریں گی وہ والی ایسا نہیں
ہاں ہاں ہاں
آ تیس ٹاسک ہے نا بہن کیوں ٹینشن لے رہی ہے تیس ٹاسک ہے نا بات کر تو میں تم کو کال تم میرے سے بات کرے تو تم کو اس کا بھی پیسہ ملے گا نا میں تو تم مجھ سے بات کر رہے ہو نا اس کا بھی ملے گا ٹینشن نے ارے وہ بھی دکھیا اج ہے نا آج سب آج ہے نا لیکن ایک بات ہے تمہارے کیوں نہیں لگ رہا ہے ایک بار موبائل سوئچ آف کر کے ان کر کے ذرا دیکھو نا آپس کچھ اچھے سے کر کے ابھی میرے سے کرنے کے بعد میں نا تم ٹرائی کرو ہم لوگ تم کب نے لگائے گے تمہیں اب تمہیں سب کو ٹرائی کرو لگانے کا ایک اور تمہاری کالم اٹھا لے گے ٹینشن مت فٹ سے ہاں ابھی تو میرے سے بات کرو بات
آج صبح میں بھی نہیں لگ رہا اس میں بھی نہیں لگ رہا
آصفیہ کا بھی ادک مار تو تمہارے گھر میں کچھ تو پرابلم ہے پھر نیٹ کی
نیٹ فل ہے وائی فائی بھی ہے سب ہے وہ ابھی تو وائی فائی چالو کر لی میں نے
اچھا
میں میں نیٹ سے ہو رہ رہے گا پر بات تو ہو رہی یہاں سے
میری بھی کال نہیں لگ رہی تھی نا تم کو
ہاں وہ ریفریش ہی میں نے بھی کری دو بار جب سے میں لیلا واپس کرتی ہوں ریفریش کرنے کے بعد ہی پہلے اپنی کال نہیں لگی نا تو ریفریش کرنے کے بعد ہی آفو دیدی سے بات ہوئی میری
اچھا
کالنگ پہ بات ہوئی پھر دوبارہ ان کا وہاں سے کٹ ہو گیا
اس نے بولی میں مسکان کا پورا کرتی ہوں ٹاسک مجھے بولی میں لگای آفرین بولی میں مسکان سے بات کروں گی شاید وہ تم کو اب لگائے گی بولتے مجھے مسکان سے کوئی بات کرنے والا ہے نہیں اس کی بہن بھی بات نہیں کر رہی اپنی مسکان کو پورا کرا دے گے بول تی ہے ٹھیک ہے
میرا کینسل ہی ہو رہا صرف وہ بول تو چاہے دو ابھی جو ہو رہا جو ہو رہا ہم لوگ کا بھی بہت کینسل ہوا چار پانچ بار بولتے ہیں ان کا بھی ہوا ہے میں لے اب بھی اشرہ دیدی اور میرا دونوں کا ایک ایک کینسل ہو گیا ان کا بھی کال کٹ ہو گیا ان کا تو آگے کٹ ہو گیا میرا تو لگا یہاں سے لگا میں اسکرین شاٹ بھی مار کے بھیجی ان کو بولتے وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ آج سب کا ایسا ہی ہو رہا ہے بلی سب کاؤنٹ کر لے لوگ وہ کم سے کم چھوڑ دیتے ہیں چاہیے اس کو نہیں اٹھائے تو پھر نیٹ ور ایشو ہے ہم لوگ بھی جان بوجھ کے تھوڑی کرے ہیں
نہیں ابھی ابو کو پتہ چلے گا اس کے بارے میں نا ابھی کچھ کاٹے نہیں کاٹے وہ معلوم نہیں پڑا لیکن جب ہوگا نا اپنا پیمنٹ آئی یہ نا اس کا پتہ تھا کون ملکیت سیریل کون دیکھ رہا ہے مسکان ملکیت
وہ میرے امی دیکھ
ارے ارے میرا کتا فیورٹ سیریل ہے تمہیں نہیں پتا ہے آ اس کی میوزک سن کے میں پہچان لی ارے اب پھر بھی پھر بھی ٹائم پاس کے لیے اماں ہے نا
ارے میرے کو وہ سیریل بہت بور لگتا ہے میں زیادہ سے زیادہ تارک مہتا دیکھتی ہوں کرائم پیٹرول دیکھتی کبھی کبھی نہیں تو کہانی ہی دیکھتی ہوں کچھ بھی نہیں دیکھتی میں ویسے وہ گنے چونے سیریل دیکھی ہوں تین چار جو دم فیمس فیمس ہوئے ہیں وہی سب سیریل دیکھی میں یہ سب سیریل معلوم نہیں یا تو شارٹ پکچر پاکستانی دیکھتی ہوں
یہ بھی اچھا آ رہا ہے اس کا لیکن ابھی امی کا تمہارا کتنا ایپیسوڈ ہو گیا
پتا نہیں چالیس تک پہنچا ہے گی کتنے تک وہ تو پہلے سے آ چکا ہے نا
چالیس فورٹی تھری فورٹی فور کے بعد ہے نا وہ سیریل آ ہی نہیں رہا ہے وہ
معلوم نہیں ابھی لوگ چالی کل تھرٹی سکس لگائی تھی اس نے ابھی تھرٹی سیون ایٹ چل رہا رہے گا کیونکہ وہ تھرٹی سکس کے بعد ا ٹی وی نہیں چالو کری تو بھی کری ہے
اچھا اچھا ہاں لیکن فورٹی فائیو فورٹی سکس ہے فورٹی فائیو فوٹی سکس اپیسوڈ ہے نا برابر نہیں ارے آواز ہی نہیں آ رہی اس کے اندر آواز آواز نہیں آ رہی آواز چلے جا رہی کیا کہ تو بھی ہو رہا اس کے اندر ابھی اس
تم کون سے وہ ایپ سے دیکھتے
نہیں نہیں میں تو یو ٹیوب میں سے لا کر ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتی ہوں
پہ کون سا چینل سے دیکھتے ہیں
یو ٹیوب میں کیا بول کے نکالتی آ جاتا
بازار ارے ایک چینل ہے نا وہ اس میں پورے پاکس تانی سیریل ایک دم برابر ڈالتا ہے
اچ
آواز آواز کٹ نہی ہوتی اس پہ وہ چینل ہے نہیں پیسے ویسا نہیں کرتا وہ چینل کا نام سرچ کریں گے اس پہ جو بھی سیریل رہے گا سب آ جاتا ہے
اچھا
بازار کر کے ایسا کچھ نام ہے بازار ٹیلی ویژن ایسا کچھ نام ہے اس کا اس پے سارے پاکستانی سیریل ڈالتے کیونکہ پاکس تان سب بینڈ کر دینا ادھر پے تو وہ چینل پہ وہ لوگ کاپی مار کے ڈالے
ابھی مل کس سیریل میں کیا آنے والوں میں فورٹی تھری فورٹی فائیو فورٹی سکس آے گا آواز ہی نہیں آ رہی ہے اور دم وہ مطلب ڈبینگ
آ جائے
ہاں ڈرا اس میں دیکھ ڈراما بازار میں دیکھ تو تو میں نے میں تو یوٹیوب میں بول کے نکالتی
یوٹیوب میں ڈرامہ بازار ایپ نکالیں گے نا تم
مطلب چینل نکالنے کا ایپ نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ چینل ہے تو چینل میں ایسے سیریل سامنے دیکھ جائے گا تو اس کے بعد سا سب سیریل کی ایک دم کلیئر آواز آتی ہے اس پہ جب اپن ایسا ڈالتے تو نہیں آتا ہے نا برابر
نہیں آتا رہے میں بولری نا یہ مل کے سیریل میں کتنی ساری ا سیریل میں آواز ہی نہیں آئی ہے
وہ جو مین چینل ہے پاکستان کا جس میں ڈراما اپن پہلے دیکھتے تھے وہ بینڈ کر دیا ہندوستان میں
تو تو بھی سب دیکھتے ہیں
آواز نہیں آتی ہے تو یہ لوگ نے نا دو تین ہاں دو تین چینل بنا ہے مطلب وہ ہندوستان کا چینل ہے وہ تو ان لوگ ہیں نا پاکس تان کا سیریل وہاں سے کوئی کاپی کر کے بھیجتا ہے پھر یہ لوگ یہاں پہ کاپی پسٹ کرتے ہیں تو اپنے کو پورا سیریل دکھتا ہے یہاں پہ
لیکن آجھے چالیس پچاس ہی ایپیسوڈ آتے ختم ہوتے بڑے پک تے نہیں تب نہیں ہو جاتا جلدی اینڈ ہو جاتا معلوم ہے جلدی جلدی ختم ہو جاتے اس کے پکنا نہیں پڑتا اس میں چالیس پچاس اپ سر میں آتے امی کو بولنا وہ زنجیریں دیکھو زنجیریں بہت اچھا آ رہا ہے
زنجیریں سیریل دیکھتی ہے
نہیں بول رہی ہے
ارے بولنا لگاؤ بولنا ایک نمبر ہے بولنا بہت چل رہا ہے وہ
ابھی تو کچھ دیکھنے کا اپنے پاس ٹائم نہیں ہے فون لگاؤ اسے تم فون پہ بات کرو صرف تم اب جلزیرا کھا لو
س سن تو نہیں نہیں بات تو سن رات کو رات کو پتا ہے رات کو نا تم تو بولے میں بزی ہوں میں باہر ہوں تو تم کو آفرین بولی چلو مس مسکان تو بھی ہے مسکان تو بزی ہے اس سے آفرین بولی مسکان کو لگا مت لگا مسکان بزی ہے باہر ہے پھر ہم لوگوں نے نا تینوں بات کی ہے رات کو پھر میں بولی ایسا ہے نا ابھی اس نا بات بند کرو مجھے سیریل دیکھنا میں نا سیریل دیکھی رات میں
واہ بولتی ابھی پڑھ لو بولیں گی سیریل نہ جنجرا ونجرا سب بند کراؤ ذرا
ارے اچھا اتنا انٹرسٹنگ سیریل ہے اچھا صبح کبھی اٹھتے تم گیارہ ساڑھے گیارہ بجے اٹھے گے تو کر نا کر لگا دینا فون میرے کو
میں تو صبح سات ہی بجے اٹھ جاتی ہوں سات بجے کے بعد میں دوبارہ نہیں سوتی ہوں سات بجے کیا دوبارہ نہیں سوتی کیونکہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی پھر
میں گیارہ بجے اں ارے میرا بلو میرا نا میرا مس صحیح ہے نا میرا بلوٹوتھ خراب ہو گیا ہے تو میرا بلوٹوت لگاؤ کام بھی کروں بات بھی کروں وہ وہ اچھا رہتا ہے اس میں نا ہو ہی نہیں رہا ہے بلو بولیو بولی ہو تو بھی کوئی ابھی بندے کو دماغ لےتی کتنا خرچ
وہ بول رہے تھے نا آپ کو بڑی والی تمہاری بڑی والی بہن کا پورا تیس ہو گیا بولے او ہاں ان کا پورا بولے تو میرے بڑے والی بہن ہے نا ان کا تیس ہوگیا میں بولی آپ نے کس سے بات کر لی ہے ات
سن تو مسکان آج ہے نا آج اس کہ نا اے آج اس کو سینے میں درد ہو رہا تھا ابھی میں نے فون کی تو آ رہے جاری رے دواخانہ سینا میں بولی تے کو کون بولے اتنا ساری بات کرو میں نے اس کو بولی تو نے برات کے اس کا میری بہن کا یہ ارے ہے ہے بہن ہے نا گروپ میں اور اس کی سہیلی کو بھی لی اس نے بازو والی تو اس نے ساری بات ہے نا اس سے ہی کری پورے تیس ٹاسک جو پوری کرے نا دونوں ایک دوسرے سے بات تو یہ ختم کی نا میری بڑی بہن ہے یہ نہیں سوچی کہ چلو میری دو چھوٹی بہنیں ان لوگ کو لگالو ان لوگ کا بھی ٹاسک ہو جائے گی جلدی وہ اپنی سہیلی سے بات کر کے پورے ختم کری ہے ابھی میں نے اس کو فون لگا میں نے بولی اپنے تو ہو گئے ہمارے تو کردے پورے تو بولتی ارے بابا سینے میں درد ہو را جاری دوا لینے میں بولی دے کون بولا اتنی بات کر دو
ہاں آرام سے ہی کرتے ہم لوگ کا آج تیسرا دن ہے نا ہاں تیسرا دن ہے تو ابھی پندرہ تک ہی پہنچے پہنچے تو کم سے کم
ارے میرے بھاؤ بڑی والی کا ہے نا آدمی نا گاؤں تو چلا جاتا نائٹ ڈیوٹی کرنے کے لیے بیٹ ابھی نائٹ چلے تھا ابھی نائٹ پہ چل جاتے ہیں اور پھر تینوں لڑکی اور وہی بہن رہ جاتی ہے تینوں بچوں کو سلا دے کے پھر وہ رات بھر اس کے گھر میں وائی فائی لگا ہے اس کی گو گھر وال وہ اوپر رہتی وہ نیچے رہتی دونوں بات ایسا کرتے سمجھے ہاں اور اس نے کسی سے بات نہیں کری ہے اور ایک اور آج ایک میری چھوٹی بہن سم تبو جوائن ہویچ میرے سے چھوٹی والی وہ تو وہ تو بہت ہی بڑا بم ہے دیکھا وسعت کیا تو اس کے چکر میں لگ رہا سب کو رکنا پڑےگا اس نے تیس ٹاسک کیسے ہوئے یہ اس کو وہ اس کو بات ہی نہی کرنے آ رہا ہے وہ وہ آصفہ کی جیسی یہ بھی
ہاں یہ دونوں جن یہی کریں گے دونوں جن کو ایک ساتھ چھوڑ دو میں تو یہ بول رہی ہوں دونوں کو چھوڑ دو ایک ساتھ ایک دوسرے کا نمبر دے کے چھوڑ دوان لوگ کو بولو تم